السلام علیکم بھائی جان
ج جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھائی جان اور سب خہرییے تھے بھائی جان سنائیے آپ کیسے ہیں
جی جناب جی جی سب خیریت جناب بس اللہ تعالی کی رحمت ہے جناب اللہ ال بس رحمت ہے جناب آپ سناؤ آپ سب کہہرییے
ہ ل جی سب کہہ رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج نا ہم تھوڑی سی جو ہے میرے چہن میں ایک بات آئی تھی میں صبح جو ہے اخبار پڑھ رہا تھا تو جی تو میں اسی کے بارے میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ تھوڑا اس کے بارے میں جو ہم بات کریں گے کہ اخبار جو ہے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیوں نہیں ہے اور اس کے جو ہے ہمارے جیون میں کیا فائدے ہیں کیا نقصاناتتے ہیں تو اس کے بارے میں ہما تھوڑی تفصیلی سے بات کریں گے کہ
جی جی جی جناب جی جی یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب جیسے
جی بالکل تو پہلے تو آپ نہیں پہلے تو آپ مجھے یہی بتا د دیجیے اس کے بارے میں کہ آپ کو اخبار پڑھنا پسند ہے اور جیسے کہ اخبار سنا پسند ہے تو کیوں پسند ہے اور اس کی تھوڑی سی تھوڑا اس کے بارے میں مجھے بتائیے آپ
ج جی جناب جی اخبار پڑھنا بالکل پسند ہے جناب ہم کو ایک صبح صبح کا جو روٹین ہوتا ہے ایک اخبار جو ہے ایک تو سبھی اچھی خبروں کو درساتے ہیں کہ کل کیا ہوا اور ہو سکتا ہے اخبار میں اچھی اچ اچ ہو سکتا ہے کیا ہمارا وہ نالج بھی دیتے ہیں جیسے پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ صبح اٹھتے ہی چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے لیکن آج کل زیادہ تر لوگ موبائل یا ٹی وی پر بھی نیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں مطلب آج کل جو ہے لوگ اپ گریڈ ہو گئے ہیں جیسے آج کل کوئی اخبار نہیں پڑھتا تو موبائل میں اخبار آ جاتا ہے یا پھر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں نیوز پر دیکھ لیتے ہیں تو میں تیرا یہی بھولنا چاہوں گا
جی بالکل تو دیکھیے نا آج ہم جیسے اسی پر بات کریں گے کہ اخبار پڑھنا بہتر ہے یا جو ہے نا ٹی وی یا موبائل پر نیوز دیکھنا بہتر ہے تو ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے تو تو دیکھیے آپ نے دیکا ہوگا کہ پہلے لو سوبح اٹھتے ہی جو نا چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے لیکن آج کل زیادہ تر لوگ کیا رہے ہیں کہ موبائل یا ٹی وی پر جو ہے نا نیوز دیکھنا پسند کرتی ہیں کیونکہ آج کل کیا ہے ٹیکنالوجی نے نا خبریں حاصل کرنے کا جو ہے نا طریقہ بدل دیا ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے بھائی جان سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں میں جو ہے نا بہتر کون ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے فائدے نقصان ان ان کے بارے میں بھی جیس سے بات
جی جناب
تو آپ مجھے جی آپ بتائیے دونوں میں سے بہتر کون ہے
بھائی جتاب بہتر دونوں میں میرے حساب سے پوچھا جائے تو میں تو دونوں کو ہی بہتر مانوں گا
کوئی کسی سے کم نہیں ہے سب سے پہلے جیسے اخبار پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے جناب اخبار پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے انسان سکون اور تفسیم کے ساتھ کا خبروں کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے پڑھنے کی عادت بھی بہتر ہوتی ہے جیسے اخبار پڑھنے سے لفظوں کا جو کزانہ ہوتا ہے ایک تو وہ بڑھتا ہے اور جوان پر پک مضبوط ہوتی ہے یعنی جناب اسٹوڈنٹس کے لئے اخبار پر پڑھنا بہت مفید ہے جناب
ہاں جی بالکل آپ نے بالکل صحی فرمایا ہے اور دیکھیے خاص طور پر جو لوگ پرتیوگی چاں یا امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے اخبار پڑھنا جو ہے نا باقی جو ہے بہت ضروری ہے اور جیسے آپ کو میں بتاؤں نا کہ نیوز دیکھنے کے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نیوز جو ہے وہ دیکھ آ رہے ہیں تو دیکھیے اب میں بتاؤں کہ ا نیوز دیکھنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو آج کل کیا ہے کہ لوگ ٹی وی اور موبائل پر جو ہے نا لائیو نیوز دیکھ سکتے ہیں اس سے تازہ معلومات ترنت مل جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ تصویروں کی وجہ سے نا خبروں کو سمجھناا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ویڈیوز میں کیا ہوتا ہے نیوز میں کہ ان میں سھ ہی ساتھ وہ چتر بھی دکھاتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو ان سے نا ان کو سمجھنا کافی تک آسان ہو جاتا ہے وہ اس کا نا ایک چر ہمارے دماغ میں چھپ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نا نیوز چینل اور موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہیں
جی جناب جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب تو جناب اخبار پڑھنے کے کچھ نقصانات بھی تو ہوتے ہیں جیسے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ حق اخباروں میں خبریں ترنت اپڈیٹ نہیں ہوتییں تو جو خبر صبح چھپی دن بھر میں اس میں بدلاؤ بھی تو ہو سکتا ہے جناب
جی بالکل کیوں نہیں کیوںکہ لوگ اس میں کافی بدلاو کر دیتے ہیں مان لیجے جیسے ہوتا ہے نا اخبار میں آج کوئی گٹنا ہو گئی اب وہ کل اخبار میں آئے گی اس کو سامنے والا جو ہے پرنٹ کرے گا تو وہ اپنی جو ہے نا مرضی سے پرنٹ بھی کر سکتا ہے اس میں کچھ فیر بدل بھی کر سکتا ہے لیکن جو ویڈیوز آج کل کی نیوز ہے نا وہ لائو آتی ہیں اس میں کوئی فیر بدل نہیں کیا جا سکتا ہے
جی جناب جی جی بالکل آپ نے سےح فرمایا جناب جیسے اخبار پڑھنے کے کچھ نقصان ہے تو اس پرک سے نیز دیکھنے کی بھی تو نقصان ہوگی جناب
بالکل دیکھیے ہر چیز کے نا دو پہلو ہوتے ہیں اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں تو نیوز کے کچھ نقصان بھی ہے اور دیکھیے کہ کئی بار لگاتار بریکنگ نیوز اور سن کیا کہتے ہیں سنسنی کھیج انداز میں لوگوں میں نا تنا اور بے چینی پیدا کر سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر تو کئی بار جھوٹی خبریں بھی جو ہے نا پھیل جاتی ہیں تو اس لیے نا ہم کو نا ہر خبر پر جو ہے آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے ہم کو نا اس کی تھوڑی سی تحقیقات کرنی چاہیے ہم کو اس کے بارے میں یہ جانکاری لینی چاہیے کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اور جو صحیح ہے تو کہاں تک صحیح ہے غلط ہے تو کہاں تک غلط ہے تو ان سبھی چیزوں کی نہ تھوڑی سی جانکاری لے کر کے ہم کو چلنا چاہیے
جی جناب دے تو آپ نے بالکل واجد بات فرمائی کہ ہمیں جو ہے سدو نیوز یدی دیکھ رہے ہیں تو ایک وشوسنی چینل سے نیوز دیکھیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ نکلی جو نیوز چینل والے ہیں وہ غلط نیل پھیلا دیتے ہیں جس سے جنتا میں آکروش جیسی استتی پیدا ہو جاتی ہے کئی بار نیوز کے کارن دنگے فساد بھی جاتے ہیں
جی بالکل کیونکہ جو نیوز چینل والے ہوتے ہیں ان کا کام صرف ٹی آر پی بٹورنا ہوتا ہے ان کو لوگوں کے باؤناؤ سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو تو صرف نیوز جو ہے چاہے غط ہو صحیح ہو نیوز دینے سے مطلب مطلب ہوتا ہے تاکہ ان کے چینل جو ہے گروتھ کر سکے اور ٹی آر بھی آ سکے
جی جناب جی جی تو جناب میں تو یہی فرماؤں گا کہ پھر آخر ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے اخبار پڑھنا یا تو نہیں بھی دھنا
دیکھیے میں جیسے بتاؤں میرے خیال میں سے دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے کیوںک آپ کو کسی بھی خبر کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو اخبار پڑھنا بہتر ہے اور اگر آپ کو تازہ اپڈیٹ چاہیے تو نیوز دیکھنا بہتر ہے اور اسی کے ساتھ د دونوں کا سنتولن ایک دونوں کا نا اگر ہم سنتلت استعمال کریں تو سب سے اچھا رہتا ہے کیوںک نہ تو ہم پوری طرح نیوز پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ہی جو ہے اخبار بھ
جی جی تو جناب میں نے سنا ہے کہ کئی بار جو ہے کامیاب لوگ آج بھی روز اخبار پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں کیونکہ جو ہے پڑھنا انسان کی سوچ کو وسیع بناتا ہے اور اسے گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے جناب
جی جی بالکل ہے اور دیکھیے ا جیسے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آج ہم نے جو ہے نا جیسے آج ہم نے جانا کہ اخبار پڑھنا نیوز دیکھنا دونوں کے جو ہے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں یہ بات بالکل جو ہے نا واازب ہے کی ا دیکھیے اخبار میں کیا ہوتا ہے اخبار والے کیا کرتے ہیں کہ ان کو جیسے اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ صرف ایڈ چھاپ دیتے ہیں ان کو دیکنے میں ہمارا ٹائم جو ہے بالکل ضاائع ہو جاتا ہے اور جو اخبار جی اخبار کی نیوزوں پر بھی نا تھوڑا سا ہم جو ہے بھروس نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ا میں لوگ اپنی مرضی سے بھی کچھ بھی چھاپ سکتے ہیں لیکن جو ہم نیوز جو لائو دیکھتے ہیں تو وہ پھر سلائب ہوتی ہے اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہو پا ہے
جی جناب جی یہ تو آپ نے بالکل ہو رہا ار کئی بار اخبار والے بھی جام مٹ کر ایک تو ایڈ بھی برباد کھاند دیتے ہیں اور جو امپورٹینٹ نیڈ ہوتی ہم کو ایک کونے میں رکھ کر چھاپتے تھے اور بے فجل کی انینوں کو مک پرٹب سپ دی تھے تو یہ تو اخبار والوں کی خابی ہیں ملہ یہ نہیں سوچتے کہ جو اچھی خبر ہے اسے بھک کے پس چھاپے ہیں کہ کوئی کم قیمتی جو خبر ہے اسے کہیں اور چھاپ ل لیکن تو جس پیسہ دیتا ہے اتنا اخبار والے بیک ہوتے بن کیی ہے
جی بالکل اور دیجیے میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آ کو نا جو بھی اپنے جو چینل ہیں جو وکھیات چینل ہیں یا جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں انہیں کی جو ہے نیوزوں پر بھروسہ کرنا چاہیے کیوںک آج کل آپ نے دیکھا بہت سے چینل جو ہے چل چل چل رہے ہیں جن کے پاس کوئی اتنٹک پروف نہیں ہے کییسے ہی بنا پروف کے جو ہے نیوز نیوز جو ہے نا ا چینل پر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صحیح جانکاری حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس سے جو ہم دھوکے میں بھی رہ سکتے ہیں تو ایسے چیزوں سے ہم کو بچنا تائیے اور ہم کو جو ہے بالکل ایک دم شیور کر لینا چاہیے کہ کون سی نیوز صحیح ہے اور کہاں تک صحیح ہے اس کے بعد ہی ہمیں اس پر نہ بھروسہ کرنا چاہیے
جی جی اور سب سے اہم بات یہ ہے جناب کہ ہمیں صحیح اور بھروس مند معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے ہمیشہ دور رہیں صحیح جانکاری لیں اور صحیح فیصلوں کی بنیاد کریں تو جناب میں تو بس یہی کہوں گا کہ اچھے چینلوں کو فالو کرے اچھی خبر دیکھیں اور اچھے اخباروں کو چنیں اس سے ہمیں کوئی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی د خبر نہ مل سکے ص بس جناب بس میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ بھی اور اب بھی سدیب اچھی خوریج ہے کہ ن
جی بالکل اور دیکھیے نا آپ سے جو ہے بات کر کے کافی جو ہے ہمیں اچھا لگا آپ نے کافی اچھے سے ہم کو اس کے بارے میں بتایا اور ج ملتے ہیں پھر خدا آپ سے
جی جی اللہ حافظ خدا حافظ